کتناٹائم دوں لگتا ہے
میں کہئی تھی اندر نظر دنے میں نے سوچا کوئی آیا وہاں وہ میری چھوٹی والی نانا ڈ کھیلی تھی میں نے سوچا پہلے دیکھوں
ج
کونا سکان نانی آئی
کوناانی
میری ساسو ماں کی ماں
اچھا اچھا وہ کیا رہ ہی رہتی ہیں یا کہیں اور
نہیں وہ یہی رہتی ہے لیکن وہ دوسرے سائڈ سے وہ آتی ہے
اچھا اچھا دوسرے سائڈ کس کی ہے مطلب کہاں رہتی ہے آپ کے ماموں کے یہاں
نہیں میرے ماموں کے یہاں سے نہیں ہمارے سائڈ سے ہی لیکن آگے
کیا ہوا
میں نے کہا ہمارے سائڈ سے ہی رہتی ہے لیکن آگے
اچھا
ہاں ہ
پھر اس بار جوب ہم آئے گے ہ اس بارب ہم آئیں گے ہم کو لینے کون آئے گا ایئرپورٹ
آگے بابہ اورک
بابا کے پا تو ٹائم نہیں تھے پچھل مرتبہ اس بار پت نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا
پچھلی بار وہی آیا نا شاید لینے
تو کہاں ایئرپورٹ کہاں ہے تو اس نے تو مجھے رام باغ سے لیا
ہ
اس نے مجھے رام باغ سے لیا تھا ایئرپورٹ سے تو ہم ٹیکسی سے آئے تھے وہاں رام باغ تک
پتا نہیں
ہاں کیا اس نے بولا میرے کو ٹائم نہیں ہے ہم تو سیدھے مہجور نگر ہی آ رہے تھے لیکن وہ ٹیکسی والے ہیں ب بتایا کہ ہم ادھر نہیں جاتے وہ روٹ چینج ہو گیا ہمارا ادھر بہت زیادہ ل رہا تھا وہ سات سو روپئے کتنے لے رہا تھا پھر بپا نے کہا کہ آپ دوسری ٹیکسی لو جو شیئرنگ ٹیکسی ہوتی ہے اس مو روپے کےام پ آ پاؤ میں وہاں سے پک کر لوں گا
سچ ٹھیک ٹھیک پت نہیں جب اب آئیں گے تو دیکھیں گے کون اویلیبل ہوگا کون سا بندہ ہوگا کوئی تو ٹھیک نہیں ہوگا تو ریمٹوپی کریں گے کچھ بک آپ کے لیے
ریپیڈو شام بھی کر سکتے ہیں اپنے سے کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی
ہاں تو آ فکن لینا ہو تو اسسی سے
نہیں پھر تو رہنے دیے پھر اب مجھے سے آنے کو ہم ویسے آ جائ گے
ہاں
جب مجھے خود سے ہی آنا ہے پھر مجھے جیسے آنا ہوگا ہم آ جائیں گے پھر کی وہ آپ سے کہیں گے
ٹھیک ہے اور س م نے کہا یہ مجھے ایک گروپ میں نا ایک پروجیکٹس میں نا میں نے کہا ایک گروپ میں ایک پروجیکٹ ملا
ہوں
نیو ریکارڈنگ پروجیکٹ اوپن ٹو ملٹپل لینگویجزڈی ون ا کوو پواد یو ڈگ ویووجٹ ف دا فارن لینگویجز آسامیز بہاری بنگالی گجرات ہندی کینیڈا کشمیری مللم کچھ
ملیالم ہ مراٹی اور
ہ اڑیا اڑی
اڑیا اڑیا پنجاب
اڑیا اڑیا تمل تیلگو اور اردو آدھی ہے کوئی ان میں سےھ کوئی لینگویج آتی ہے
گندی آتی ہے
ہندی آتی ہے اردو آتی ہے اور
ہوں گجرات نہیں نتے
پھر کون سی جو آپ وہاں کیا یہاں یہ ہوتی ہے نا یہ یز کون سی ہے
مطلب
آپ کے یہاں جو لینگویج یوز ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں کشمیری ہے
ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہندی فارسی اردو کا مکسچر ہوتا ہے مس کو کہتے ہیں کھڑی بولی ہوں
وہی یہ تو بھی چ آ ہے میرے پاس
ہوں پھر
تو اگر ملے گا تو آپ بھی کر لینا ٹھیک ہے
لیکن کریں گے کسسی طائ سے
وہ اکے کرنا ہوگا شاید
مطلب کیا کرنا ہوگا کےے اس میں اس میں کرنا کیا ہے
میں نے شاید دیکھا اس میں کچھ سینٹینس وہاں سے آتے ہیں وہ پڑھ کے ریکارڈ کرنے ہیں واپس
اگر مراٹھی ہو تو ہم کرا دیں گے میرا ایک فرینڈ ہے مر مر مطلب کیا رہے گا اگر بہت زیادہ بہت زیادہ وہ نہیں ہوگا مطلب ٹف نہیں ہوگا جیسے ایزی ہوگا تھوڑا ٹائم لگے گا تو ہم کرائیں گے اس کو پھر میرا ایک فرینڈ ہے مراٹھی
نہیں یہ اپنے اپنے لیے کرو نا مجھے میرے لیے نہیں کرنا ہے
کار یا تو مجھے جو کرنا ہوگا وہ آپ کے لیے کریں گے مجھے اس میں کچھ نہیں چاہیے
ہوں میں کہہ رہی ہوں وہ تو باقی ہے نا تو اپنے لی یہ کرنا
نہیں نہیں
ہ سے نے چھیی ایک چور بولے
ہ کیا بول آپ بتاؤو کوئی سک جو میں بول
کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگے
مجھے کچھ سمجھ نہیں آیاا ہے کیا کر دوں اچھا ایک بات بتائیے آپ کےاں میں نے ت پوچھا تھا آپ کیا سردی جیسے کس مند میں زیادہ سردی ہونے لگتی ہے
میں نے کہا نا نومبر دسمبر جنوری فبروری
مطلب سپٹمبر اکٹوبر تو نارمل ہوتا ہے ایسے ہی جیسے ہم آئے تھے ویس ہی رہے گ ٹمپیسر
ہاں ہاں
اچ ہ
نہیں لیکن آپ کو تو نہیں نہیں نہیں ویسے ہی رہے گا ہاں
پھر نومبر میں زیادہ ہو جائے گا
نومبر میں پھر سردی ہوتی ہے ہاں
اچھا اچھا زیادہ سردی میں کیسے سروائو کر لیتے ہوں گے آپ لوگ
عادت ہو گئی ہماری جیسے آپ گرمی میں کر لیتے ویسے
یہ بھی بات سی ہے
جوں
تو وہاں پہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کشمیر کے جو یہاں پہ بزنس کے لیے آتے ہیں وہ سردیوں میں ہی آتے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس لے کے آتے ہیں اور کچھ ویسے کیا کہتے ہیں کپڑے وپڑے لے کے آتے ہیں تو وہ ریئل کشمیری ہوتے ہیں نا
ریئل کشمیری مطلب
مطلب وہ دکھتے تو ہیں بالکل کشمیر کے ہوتے ہیں کشمیری باہر نکلتے ہیں کیا سر د موسم ہے بزنس کے لیے
ہاں اوکےکے
اچھا
ہوں
اچھا
ہاں اور کیا
وہ میں نے ایک چیز کہا تھا نا کہ کشمیر والوں سے میرا ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا ہے اتنا میں نے سنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا
اب سب سے ہوا ہے یا
نہیں سب کی بات نہیں کر رہا بزنس اس میں کہہ رہے ہیں جیسے میں نے جتنے لوگوں سنا کسی نے مجھے کشمیر کی مطلب وہاں پہ بزنس کرنے والوں کی تعف نہیں کی کہ ہاں یہ بہت اچھے ہیں جب میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا
میں کیا کہ سکتی ہوں میں تھوڑی منڈنی جاتتی ہوں
نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ وہاں کے لوکل ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پتاہ ہی ہوگا وہاں کے بارے میں
میں نے آپ ک بھی کہا ہمیں لگ ہے باہر والے ایسے آپ کو لگتا ہے یہاں والے ایسے
اچھا اچھا ایک چیز پوچھے ہیں آپ سے
پوچھنے لائق بات ہوگی تو پوچھ
نہیں ہم ہم ایکچولیسے مطلب پوچھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم سروائو کر لیں گے وہاں بزنس کر کے
بزنس کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا
اچھا مطلب آپ سے بات کرنی ہے یا بزنس کا چھوڑ کے باقی بات کر رہنی ہے
نہیں مطلب اگر مجھے پتا ہوتی تو میں بولتی مجھے خود نہیں پتا پھر میں پھر میں خود بھی کوئی بزنس کر لیتی
ویسے اگر آپ کو کرنا اگر جیسے مان لیجیے آپ کو کہیں سے وہ کیا کہتے ہیں فنڈ ملے اور آپ کو کوئی مطلب ہیلپ کرے تو آپ کیا بزنس کریں گے کوئی یہ بتائیے
مجھے نہیں پتا جب آپ کا کوئی بزنس سیٹ ہوگا پھر میں بھی ا اس میں انویسٹ کروں گی اپنے ساتھ ہی رکھنا
مجھے انویس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر مان لیجے اگر آپ آپ کو آپشن ملے پھر آپ کیا کر گے جیسے کوئی کچھ کبھی سوچا ہے ایسا کہ اگر مجھے آپشن س ملے تو ہم یہ کریں گے
نہ نہ مے دماغ میں ایسا کچھ نہیں آتا ہے میں بس یہ سونچ رہ ہوں اگر آپ کا بزس یہاں سیٹ ہوا نا مطلب اچھا ب اچھا خاصا بزنس مطلب جس میں مجھے لگے گیا مطلب پیسے آ رہے ہیں ہاں یہاں کا کچھ نہیں جا رہا ہے تب اگر مجھے لگے گا کہ مطلب ایسا کوئی بزنس سیٹ ہوا تو میں کہہ رہی ہوں پھر اس میں بھی بارم شپ کر لی تھی
اچھا پھر تو کچھ کرنا پڑے گا ہم کو
ہاں
ہوں
آپ دیکھو کوئی اچھا سگال
کیا ہوا
میں نے کہا اب دیکھو کوئی اچھا سا کام
ہوں پھر کیا کہوں پھر کچھ بتائیے آپ ہی کچھ بتائیے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں
میں تو خود بھی نہیں پتا جب مجھے پت ہوتی تو پہلے آپ کو ہی نہیںتی نا ایڈوائز کیا ہاں اا تو وہ کرو یہ تو وہ
یہ بھی بات صحیح ہے اگر آپ کو پتہ ہوتا تو ہوں
مجھے پتتا ہوتا پھر تو بتات
ہوں
میں نے کہاں اگر میں نے کہاں اگر اگر پتہ ہوتی چھر آپ کو پہل بتا دے
ہ ہ نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے اگر پت ہوتا تو آپ پہلے ہی بتاتے ہیں
ہوں
ہوں
اب تو
آ
اب تو میں سوچ رہی ہوں
ہاں
مطلب تھوڑا سا میرے دماغ میں آ رہا ہے اپنے لیے بزنس کے لیے نہیں سب لی ہے میںس سوچ رہی ت گھر لوں گی مطلب ایک ماق لوں گی
ہاں
وہ کراائے پہ دیتی نا پس رو وہ سوچ رہی تھی میں اپنے لیے
بیٹن ہاں یہ یہ بیٹر ہے اگر اس میں تھوڑی سی اگر مجھ پارٹنر شپ کریں گے تو ہم تھوڑی سی کر لیں گے ٹ فوسینٹ تک ہیلو